اللام وعلیکم السلام س آپ مرییا سے س ہے ہمارے خاندان میں خیریت سے ہیں آ ہ اور بتائیے کیا چل رہا ہے
بس سب بڑھیا سنا ہے ہمارے خاندان میں شادی کی تیاری نہیں ہے
سل رہی گ جی جی جی ہاں میں نے بھی سنا ہے وہاں گھر ہاں گھر میں واقعی شادی کی تیاریاں پورے جوش کے ساتھ چل رہے ہیں میں نے سنا ہے گھر میں میں نے سنا ہے گھر میں روز کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہے کیاابے اتنی مصروفیت ہے بالکل ہر روز کوئی نہ کوئی نیا کام نکل آتا ہے اللہ اور سب لوگ ا میں مصروف رہتے ہیں شیا جہ جمع ہو گیا بہت م آیا واقعی مجھ مجھے بھی یاد ہیں پچھلی شادی کی بہت سی یادیں آج تک یاد ہیں بہت یاد ہے مہندی کی رسم کے لیے کیا خاص انتظام کیے گئے ہیں جی ہاں مہندی کے لیے خاص سجاوٹ اور انتظامات کیے جا رہے ہیں آپ آئیے گا تو ضرور دیکھ ے گا اللہ کی مزہ ہوگا اس بار ہیلو جی دلہن نے جوڑا پسند کر لیا ہے اور سب اس کی تعریف کر رہے ہیں یہ سوچ لیجیے اتنا بڑھیا جوڑا لیا ہے کیا توھر میںوڑا کرڑا پسند کر یا ابھی تلاش جاری ہے مجھے لگتا ہے شادی کی تیاریوں میں سب سے زیادہ محنت گھر کی بالکل واقعی یہ بات اب میرے دل کو چھو گئی بالکل صحیح ہے گھر کی خواتین بہت محنت کرتی ہیں بہت محنت کرتی ہیں ساری زیادہ سے مت ت رہ ہیں گھر کی گھر کی خوات تنوں پ ہی ہوتی ہیں
ہاں
صحیح بچے بھی تو بہت خوش ہو گئے انہیں نئے نئے کپڑے اور مٹھائیوں کے انتظام رہتے ہیں واقعی بچوں کا تو پوچھے نہیں بچے تو ابھی سے شادی کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں ایک ایک دن بیٹھ کے گن رہے ہیں
جی جی بالکل کیا رشتتے دار دوسرے شہروں سے بھی آنے والے ہیں
مجھے بھی سب سے ملنے جی ہاں رشتتے دار دور دور سے آ رہے ہیں میں بہت سے آ رہے ہیں رشتے دار علی گڑھ میرٹھ بہت سارے شہروں سے آ رہے ہیں
مجھے تو سب سے زیادہ انتظار ان لوگوں سے ملنے کا ہوتا ہے جن سے سال بھر ملاقات نہیں ہوتی
جی ہاں بالکل مجھے بھی سب سے ملنے کا بہت شوق ہے خاص کر ان لوگوں سے جو کم ملتے ہیں کیونکہ اکثر ان سے شادیوں میں ہی ملاقات تو ہوتی ہیں شاد بالکل شادیا د لوگ قغریب لاتی ہیں اور محبت بڑھاتی ہیں جی ہاں فی الحال مینیو فہرست کے بارے میں روز مشور بے ہو رہے ہیں
ہمارے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں
جی ہاں واقی ہمارے بزرگ کی یہی باتیں ہمیں اچھے اخلاق اور روایت سکھاتی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے سب کچھ کرنا چاہیے میں بالکل مہمانوں کی لسٹ کچھ اور کچھ دوسرے انتظامات مدت کر رہی ہوں مہمانوں کی فہرست دے دی ہے مجھے اتنی لمبی انہیں کے انتظامات میں لگی ہوں بس میں کیا بتاؤں بہت کام ہے بہت زیادہ فرصت ہی نہیں ہے بس آپ کو کال کر لی تو بات ہو رہی ہے شکریہ شکریہ بہت شکریہ میں کوشش کرتی ہوں کہ جو ذمہ داری ملے اسے اچھی طرح نبھاؤں سب سے فرض میرا یہی ہے
بالکل بالکل شادی کے دن سب لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وقت کا پت ہی نہیں چلتا
کے دن بہت تیزی سے گزرتے ہیں کہ ابھی ایسا لگتا ہے گ چار پانچ دن ہے اور یوں ہی نکل جاتے ہیں
مجھے بارات کے آنے کے منظر بہت پسند ہے بارات کا بارات آنے کا منظر جب بارات داخل ہوتی ہے پروگرام میں
جی جی مجھے بھی بارات اور رخصتیی کا لمحات بہت خاص لگتے ہیں
اور جب پورا خاندان مل کر دولہا اور دلہن کے لیئے دعا کرتا ہے تو دل کو بہت سکون ملتا ہے
بالکل صحیح فرمایا جب سب مل کر دعا کرتے ہیں تو ایک الگ ہی روحانی سکون محسوس نہیں کچھ چیزیں بدل گئی ہیں لیکن خاندانی محبت اب بھی ویسی ہی ہے تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے پر اتنی نہیں تبدیلی تو آئی ہے بے شک باقی میں بھی سمجھتی ہوں آپ کی بات سے تو سہمت میں کہ سادگی اور اخلاص کسی بھی شادی کی اصل خوبصورتی ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ شادی پورے خاندان یاار ان شاء اللہ چلائی شادی سب کے لیے خوشیوں کا سبب بنے گی اچھا
سب سے اچھی بات یہ ہے کہ
خوشی کے موقع پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے خوشی کے موقع پر سب کو ایک ساتھ دیکھ کر دل بہت خوش ہوتا ہے اور ساتھ میں بعد چت کرنا گفتگو کرنا ایک دوسرے سے اس کا اللہ کے ہی مزہ ہوتا ہے اللہ تعال رہے اورگیے آمین آمین آمین اللہ نئی زندگی شروع کرنے والوں کو ہر قدم پر کامیابی دے ان کے رشتے میں برکت دے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شادی کی یادیں بہت عرصے تک یاد رہیں گی۔ ہاں، واقعی زندگی بھر ہمارے ساتھ رہیں گی اور ہمیں ہر موڑ پر یاد آتی رہیں گی، جب بھی کوئی نئی شادی ہوئی کہ ارے ان کی شادی میں تو بہت مزہ آیا تھا تو بہت یاد رہتی ہے
بالکل بالکل انشاء اللہ یہ خوشیاں پورے خاندان میں ہمیشہ قائم رہیں گی
بالکل آمین اللہ ہمارے خاندان ہمیشہ محبت اتحاد قائم کرے ہر طرف ہنسنا مسکرانا اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں
ہ نا
بالکل بالکل صحیح کہا
اچھا تو شادی کے بعد بھی سب رشتے داروں سے رابطہ بنائے رکھنا چاہیے جی ہاں بالکل اور رشتوں کی یہ یادیں زندگی بھر ہمارے ساتھ رہیں گی اور ہمیں ہر موڑ پر یاد آتی رہیں گی۔ قدر کرنا اور رابطہ بنائے رکھا ہاں، بہت ضروری ہوتا ہے، اور رشتوں کی قدر کرنی چاہیے نہ تو کوئی آپ کا ہوتا ہے سھیک ہے ماشاء اللہ اور بہت اچھی صلاحیت ہے ان سب چیزوں کو لے کے چلنا اور سنبھالنا بہت آ بالکل نہیں آپ میں یہ چیز بہت اچھی ہے میں نے محسوس کی ہے کہ آپ کافی اچھے سے رشتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں بہت اچھے سے
بالکل بالکل
آج ہم نے کھانے میں بنایا ہے دال چاول بناائے ہیں بہت ہی ہلکا سا بنایا ہے تو ماشاء اللہ جو بھی بنایا آپ کے ہاتھ میں ذائقہ ہے وہ اچھا بنایا جی البس اللہ کے فضل اللہ نے دے رکھی ہاتھ میں برکت اور اچھا بن پاتا ہے یہ تو چلیے ورنہ ہو دعوت کسی د گھر پہ دعوت دیجیے ہم بھی آپ کے ذائقے دار کھانے کا لطف اٹھا سکیں اور میرے گھر والے بالکل اناء اللہ ضرور بلائیں گے آپ آ جائیے کس دن وقت نکال کر اپنی والدہ کے ساتھ
جی بالکل
بس آپ تو ہمیشہ دعوت کے منتظر رہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دعوت دیں تو آئیں آپ خود بھی آ سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بالکل
جی جی بالکل ایسی بات نہ کر رہیں آپ میں بالکل
بالکل آپ جیسے بکنگ کریں ویسے ہی دن اتوار کا دن دیکھ لیجیے آپ اتوار میں آ جائیے ات بار میں آپ کی دفتر کی چھ ٹی وی ہوتی ہے تو یہی موقع قد ساتھ میں گفتگو کرنے کا تھوڑی شادیوں کی اور باتیں جائیں گی آپ بھی کچھ نئے دماغ سے ہمیں بتائیے گا نئی چیزیں کی کیسے کیسے کیا کرنا چاہیے
انشاء اللہ انشاء اللہ میں آپ کے پاس آتا ہوں
جی بالکل کریے گا چلیے پھر آؤ پ بات ہوگئی ٹھیک ہے میں بہت مصروف ہوں اس وقت بس آپ نے بہت اپنا وقت دیا مجھے بہت شکریہ اللہ آپ جزائرہ خیر د ہیں
اللہ حافظ السلام علیکم
السلام